السلام
وعلیکم السلام اور فرمائیے کیسے ہو آپ سب خیریت سے ہے
ہاں ہاں سب خیریت سے آپ بتائیں انشاء اللہ وہاں پہ سب کیسے ہیں
بس ہم بھی یہاں پہ سب بالکل ٹھیک ہے اللہ تعالی کی مہربانی ہے اور سب چل رہا ہے ایک دم اچھے سے
نہیں بہت اچھا ہے اللہ سب پہ اپنی کیریئر بنائے رکھے اللہ سب پہ اپنا شکر بنائے رکھے اور ہم سب کیا چاہتے ہیں یہی چاہتے ہیں کہ سب آباد رہے خوش رہیں
بالکل صحیح فرمایا آپ نے دیکھو نا آج کل ایسا ہے کہ وہ کسی کو بھی عام زندگی جینے کے لیے کسی کو بھی کوئی نہ کوئی سکل تو آنی چاہیے اگر کوئی نہ کوئی سکل ہوتی ہے تو وہ اس کا جیون کتنا آسان ہو جاتا ہے کچھ کچھ بھی مطلب کہیں پہ بھی اتنا آج کل کمپٹیشن کتنا بڑھ گیا ہے لوگ اتنا پڑھ لکھ کر بھی اتنے مطلب دیکھو بیکار بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر ان کے پاس کوئی اسکل ہوگی تو وہ سکل سے بھی مطلب اس ہنر سے بھی وہ آگے بڑھتے سکتے ہیں اور اپنا روزگار پراپت کر سکتے ہیں
جی جی آپ نے بہت اچھی بات کہی ایک جنا کما رہا ہے اور گھر میں پتا ہے دس لوگ بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں اوپر سے گھر کے کرائے بچے اور لوگوں کو نا اپنی سکلس کے بارے میں پتا بھی نہیں ہوتا ہے آج کل سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہمیں نا پتہ بھی نہیں ہوتا ہے لیکن دنیا میں نا اللہ کے بنائے کچھ ایسے نیک فرشتے بھی ہیں جو اپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں انہیں صحیح راہ دکھاتے ہیں اللہ کے اللہ تعالی نے اس طریقے کے لوگ بھی بھیجے ہیںی کہ وہ نہ پتا ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں کہ انہیں بتاتے ہیں ان کے انر یہ ہونا ہے کہ آپ اس چیز سے بھی پیسہ کما سکتے کہ نہیں میں تو آپ کے بارے میں بہت سنا ہے کہ آپ بھی یہ گھر پہ بیٹھے بیٹھے آپ کی اپنی سکلس کے تھرو آپ بھی بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور لوگوں کو بہت زیادہ ایڈوائز کر رہی ہیں
ارے کیا ہے جو ہمیں اللہ تعالی نے ہمیں جو بھی ہنر دیا ہے اس ہنر کو مطلب یوں ہے کہ بانٹنے سے وہ ہنر بڑھتا ہی ہے تو میں تو ایسی بات پہ وشواس کرتی ہوں اسی لیے انسان کو ان کی مدد کرنی چاہیے اور فرشتے کوئی ایسے نہیں کہ اوپر سے آئیں گے جو آپ سے مل رہے ہیں وہ انہیں میں آپ کو فرشتے بھی مل جائیں گے اور شیتان بھی مل جائیں گے تو یہ تو آپ پہ ہے کہ آپ فرشتہ بن کر کسی کی زندگی میں آتے ہو یا پھر شیتان بنتے ہو تو دیکھو میں تو یہی چاہتی ہوں اور میں تو یہی کہتی ہوں کہ بھائی لوگوں کسی کا اچھا بناا ہوتا ہو تو ویسا تو کام ضرور سے کرنا چاہیے
نہیں سچ میں انشاء اللہ بہت بہت اچھی سوچ ہے آپ کی میں تو خود اس چیز کو دیکھ کے بہت ہم بات میں گھر میں بیٹھ کے بھی اپنے پریوار میں ان بات بارے میں بات کرتے ہیں کہ آپ ہی کتنا اچھا کام کر رہی ہیں آپ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی اسکل ڈیولپ کرنے میں مدد کرتی ہیں آپ آپ نے مجھے کتنا اچھا بتایا تھا کہ میں اپنی گڑیا کے اندر اسکل ڈیولپ کروں میں نے آپ کے کہنے پہ اسے کمپیوٹر بھی سکھایا ورنہ پہلے تو وہ گھر میں ہی بیٹھی ہوئی تھی آپ نے مجھے سمجھایا کہ نہیں میں گھر میں کھانا ہی بناتی تھی آپ کو نئی نئی ڈشیں بھیجتی تھی آپ نے جب سے بتایا کہ ان ڈشو کو آپ ریکارڈ بھی کر سکتے ہو اور آگے سوشل میڈیا پہ بھی بھیجتے ہو تب سے مجھے اس سے چار پیسے کی آمدنی ہونے لگی ہے
بہت بڑھیا کیا آپ نے دیکھیے نا آپ آپ نے اپ کی گڑیا کو جب سکھایا ہی لیا ہے کمپیوٹر سکھا ہی دیا ہے تو اب تو دیکھو اے آئی کا زمانہ آ رہا ہے تو آپ اس کو کیوں نہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ انڈیا کسی بھی ایسے بھی ڈیجیٹل مارکیٹ گ میں بھی بہت سارے الگ الگ اس کے اندر بھی وہ ہے بہت سارے الگ الگ موقع آپ کر سکتے ہو اس میں ایس سی او کر سکتے ہو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کر سکتے ہو کنٹینٹ رائٹنگ کر سکتے ہو ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتے ہو بہت سارے اس کے اندر بھی بت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا اپیوگ کر کے آپ استعمال کر کے آپ اپنا روزگار اپنی گڑیا کو اور بھی زیادہ قابل بنا سکتے ہو تو دیکھو امی جو ہوتے ہیں کہ امی جان ابو جان اپنے بھی انہوں نے بھی تو ہمیں مطلب اچھی تعلیم دی ا اچھا ہمیں گائیڈینس دیا کہ بھائی آپ یہ کرو تو آپ جین میں کامیاب ہوں گی آگے بڑھو گی تو ہم نے بھی تو طرح سے کیا تو آپ کو بھی آپ کہ جو بٹیا ہے اس کو ضرور سے یہ سب کروانا چاہیے اور دیک آج کل کے ج آج کل کی زمانے میں صرف تھوڑی سی کوئی ڈگری یا پھر کچھ بھی مل جائے تو وہ کافی نہیں ہے زندگی بتانے کے لیے آپ کو اس کے ساتھ ساتھ کمیونیکیشن اسکل ٹائم مینجمنٹ ٹیکنیکل نالج یہ سب کچھ ہونا چاہیے جس سے کہ آپ کی زندگی بہت جلد کامیاب ہوتی ہے اور آگے جیسے جیسے جاؤ گے بس بس دیکو اور بھی مطلب زمانہ اور بھی زیادہ ایڈوانس ہوتا جائے گا تو اس ایڈوانس ٹ ٹیکنالوجی ایڈوانس زمانے میں ہمیں ہمارے پاس بھی کوئی ایسی ایڈوانس ٹیکنالوجی کا ہنر ہونا چاہیے جس سے کہ ہم اس کمپٹیشن میں بنے رہیں
نہیں نہیں اپ نے بہت بہت اچھی بات کی اللہ تعالی اپ کو ساری خوشیاں دے میں نے بھی پتہ ہے ہمارے والدین پہ کتنا دماغ کا ہم اس وقت سوچتے ہیں جس وقت ہم ہم چھوٹے تھے ہمارے والدہ نے ہم سے کہتے تھے کہ گھر کے کام کے ساتھ ساتھ اپ جو ہے اسے لائک کڑھائی سیکھو بنائی سیکھو یہ بھی اسکل ڈیولپ میں آتا تھا پر یہ پرانے زمانے کے اسکلس سے جو آج کی ڈیٹ میں ہاتھ کا ہنر مانے جاتے ہیں آج کل سب کچھ ڈیجیٹلائزیشن ہو گیا ہے جس کی وجہ سے لوگ کمپیوٹر پہ لیپ ٹاپ پہ اور مشینوں پہ ان چیزوں پہ کام کرتے ہیں پہلے وہ ہاتھوں کی مشینوں سے کپڑے سیا کرتے تھے اب تو دیکھو بٹن دباؤ پورے کے پورے اس میں سلائی پوری لگتی چلی جاتی ہے بٹن دباؤ اور پوری کٹنگ ہو جاتی ہے کتنا کچھ چینج ہو گیا ہے مطلب ان چیزوں کا پرانے زمانے سے ہی انے تھا کہ پہلے ہم کیا تھے جب ہمارے بھائی وغیرہ چھوٹے ہوتے تھے کہ مکینک کا کام سیک سیکھ لو بجلی کا کام سیکھ لو یہ اسکل آتی تھی کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ اسکلس بھی آنی ضروری تھی
بالکل صحیح فرمایا آپ نے
اسی سے بڑو گے یہی روزگار دے گا یہی روٹی دے گا یہی آپ کو کھانا دے گا آپ کو اسی سے اللہ جو ہے نا آپ کی اسی میں کمائیاں اور برکت دے گا لیکن آج کے ٹائم میں سب کچھ بدل گیا ہے یہی چیزیں ڈیجیٹل ہو گئی ہیں انیں چیزوں میں بہت زیادہ آپ جیسے پہلے ہم لوگ کہتے تھے سلائی کڑھائی سیکھ لو اب کہتے ہیں فیشن ڈیزائنگ سیکھ لو
بالکل صحیح فرمایا آپ نے وہی ایک ہی بات ہے ہاں بس وہی ہے ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے زمانہ چینج ہو گیا ہے بقی جو س کچھ وہ کب وہی ہے پہل پہلے کی جیس اب دیک ہینڈی کررافٹ کی جو چیزیں ملتی ہے پہل لوگ گھر میں ہماری نانی دادی جان وہ بیٹھ بناتی تھی بھنتی تھی دھیرے دھیرے کڑھائیاں کرتی تھی
کتنی سندر ہاں کتنے سندر سندر کروشے کے وہ میز پوش بناتی تیں کروشیا کی ڈریسز بنتی تھیں کتنی پیاری لگتی تھیں وہ میری ممی نے میرے لیے امی نے میرے لیے جیکٹ بنائی تھی کروشے کی اور میں اپنے اسکول میں کو دکھاتی تھی نہا پہن کے جاتی تھی کہ میری امی نے بنائی ہے میری امی نے تو ہماری سہیلیاں کہتی تھی ہمارے لیے بھی بنوا دو ہمارے لیے بھی بنوا دو تو وہ اس ٹائم پہ بھی ہم اپنے لیے آمدنی کر لیتی تھی کہ ہاں چلو میں آپ کے لیے بنا دوں گی
لیٹر باکس بناتے ہیں اور گھر کہ بہت ساری ایسی سجاوٹوں والی چیزیں بھی بناتے ہیں اور بالکل جو گھر کا ویسٹ چیز ہے جس سے کہ کوئی یوز نہیں ہو رہا اس سے بھی ایسی چیز بنا دیتے تھے ہمارے دادی جان نانی جان کہ اس سے بھی مطلب بہت آپ جیسے فرما رہے ہو کہ انکم جنریٹ ہو جاتی تھی اس سے سچ بتا رہے ہو کہ کسی کو بنائی کڑھائی اچھے سے آ رہی ہے پہلے تو سلائی بھی ایسا تھا کہ بہت چار میں سے دس میں سے ایکیا ایک یا دو جنوں کو ہی آتی تھی لیکن اب دیک کو انسٹاگرام یو وب ایسے سارے چینل ایسے سارے پلیٹ فارم ہو گئے کہ آج کل تو گھر گھر میںوگوں کو ساری چیزیں اچھے سے آتی ہے دیکھ دیکھ
اور اب تو ہاں اب تو پت کتنا ہوگیا ہاتھ میں اتنی صفائی آ گئی ہے کہ لوگ جو ہے نا کہ ادھر سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کو کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے دیکنے کو مل رہا ہے کوئی چیز کا گیان مل رہا ہے جیسے سوٹوں کی کٹنگ کرنا سوٹوں پہ لیس لگانا کہ کتنی صفائی سے لگ جائے گی کسی کپڑے کو سلنا ویسٹیج نہ کرنا اسکولوں کے پروجیکٹ ہم بیٹھ کے کتنا کچھ ڈٹ مطلب ہمارے اندر بچوں کے اندر نا ہمیں یہ اپنی اسکلس ہمیں تو سکھانی ہی ہے اور انہیں رستہ بھی دکھانا بہت ضروری ہے کیونکہ بچوں کو پڑھ کئی لوگوں کو کئی لوگوں کی کئی عورتوں کی زندگی ایسی ہوتی ہے انہیں سب کچھ آتا ہے لیکن انہیں صح دشا نہیں مل پاتی کہتے ہیں نا دشااہین ویکتی جو ہے نا اندھیے میں ہی گھومتا رہتا اللہ نہا اس کو آپ جیسے فرشتے آ کر نا اللہ کے فرشتے بن کے آپ ان کو راستہ دکھاتے ہیں کہ نہیں آپ ایسے نہیں ایسے کر لیجیے ایسے نہیں ایسے اس سے پتہ ہے ہمارا دیش ترقی کرتا ہے کہتے ہیں نا ایک گھر ترقی کرتا ہے ایک شہر ترقی کرتا ہے اور اس سے ہمارا دیش ترقی کرتا ہے اگر سب لوگ اپنے اندر اسکلس ڈیولپ کریں گے چھوٹے چھوٹے ہنر پیدا کریں گے چاہے وہ بچہ ہو جیسے باہر کے دیشوں میں ہوتا ہے باہر ملکوں میں ہوتا ہے بچہ بچہ اپنا خرچہ اٹھاتا ہے کم سے کم بچوں کو بڑوس کے آگے ہاتھ تو نہیں پھیلانا پڑے گا کہ مجھے اس کام کے لیے پیسے چاہیے مجھے اس کام کے لیے وہ فونوں میں سارے دن رولکل رول اسکل رول کرتے رہتے ہیں اس سے کم سے کم اچھا ہے ان کے ہاتھوں کو ان کے دماغ کو ٹسک ملے گا تو وہ کریں گے تو انہیں کم سے کم انکم تو جنریٹ ہوگی ان کو یہ ہنر آنے بہت ضروری ہے میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ زندگی میں نا میں تو آج سے آپ کی اس بات کو اپنے ذہن میں اتار لوں گی کہ میں آگے دس لوگوں کے لیے مدد کروں گی اور ان کو بھی اسکل بیسڈ سکھانے میں ان کی مدد کروں گی کہ آپ لوگوں کو اسکل سیکھنی چاہیے کسی چیز کی ضرورت ہو تو میرے سے پوچھیں آپ سے پوچھیں اپنے بڑوں سے پوچھیں کیوںکہ رب نے ہمیں اس دنیا میں سب کی مدد کرنے کے لیے بھیجا ہے
بالکل صحیح فرما رہے ہو آپ اور دیکھو آج کل کا جیسے کہ ہے کتابی تعلیم پڑھنا ہی کافی نہیں ہے اس کو پریک یکل نالج میں بھی بٹھانا بہت ضروری ہے اگر ہمارے پاس اسکلس ہوگی اگر صرف ہمیں تعلیم ملی ہے کتابوں کی تو چاہے ہمارے پاس کتنی ڈ یاں کی نہ ہ لیکن اگر ہم نے اس تعلیم کو اگر ہم نے پریکٹیکلی کہیں اس کا استعمال نہیں کیا ہے تو پھر ہم بالکل کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ دھیرے دھیرے جو ڈگری کا جو نالج ہوتا ہے وہ تو پڑا کر پڑھا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں س بھی بہت ساری ڈگیاں ہیں لیکن وہ صرف فائل فائلوں کے اندر ہی قید ہو کے رہ گئی ہے اس کا کوئی ابھی آج زمانے میں صرف ڈگریوں کے کوئی نہیں ڈگری کے سات ساتھ آ کے پاس اچھی اسکل ہونی چاہیے نالج ہونا چاہیے پریکٹیکلی آپ کیسا کام
آپ کی تعلیم ہاں آپ کی تعلیم کام آنی بہت ضروری کہ وہ آپ کے کام آئے وہ کیسے وہ آپ کو کما کے دے آپ کو کما کے دے گی تو آپ خوش رہو گے پریوار خوش رہے گا آپ سے لوگ خوش رہیں گے آپ ہی جو کہتے ہیں نا ڈپریشن میں جا رہے ہیں لوگ ایسے بہت سے لوگ ڈپریشن سے باہر آئیں گے بزی رہیں گے تو جسے کہتے ہیں نا بزی رہنا یہ بہت زیادہ انا ضروری ہے کہ اگر ایک عورت ہے وہ گھر میں بیٹھے بیٹ ہوئی ہے وہ چار پیسے کما رہی ہے نا تو وہ خوش ہے کہ وہ میرے ہیں وہ میرے سے کوئی چھین نہیں سکتا
بالکل اور علم اور ہاں جی بالکل اور علم اور ہنر کبھی ختم نہیں ہوتے یہ بڑھتے ہی چلےاتے ہیں اگر آپ جتنے بانٹو وہ بڑھتے ہی رہتے ہیں تو میں تو یہی کہوں گی کہ دیکھو آپ کے لیے بھی رحم کرے بگوان اور آپ کو بھی سوری آپ کو بھی سب کچھ جو حاصل ہو آپ جو زندگی میں چاہتے ہو اللہ تعالا آپ کو سب کچھ وہ حاصل ہو اور آپ کہ دو ہاں گڑیا کو بھی سب کچھ ملے اچھے سے تو چلو ہم پھر ملتے ہیں اللہ حافظ
اللہ حافظ